ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام بھائی جان
ہاں اور سب خریت
جی اللہ تعالی کی مہربانی ہے سب خیریت ہے
جی جی ہاں آج کل میر کو کیا ہے اس لیے دراصل میں نے آپ کو فون لگایا تھا ان شاء اللہ کہ آج کل کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا اپنے کرئر کے بارے میں بہت سوچ رہا ہوں مجھے کیا ہے میرے کرئر کو لے کر بہت فکر ہو رہی جی ہے دراص
ہ جی اچھا کس چھیت میں دلچسپی ہے پھر آپ کی
دراصل مجھے تو کیا ہے کہ منورنجن کے چھیتر میں کافی دلچسپی ہے خاص طور پر جو ابھینئے جو اینکرنگ وغیرہ کرتے ہیں نا اس کے اندر مجھے جانے کا بہت شوق ہے ایک دم شروع سے
جی ماشاء اللہ یہ تو بہت دلچسپ چھیتر ہے تمیں اس میں کب سے روچی ہے
دیکھا ہے اگر روچی کے بارے میں اسکول کے دنوں سے اس میں روچ ہے جب بھی کوئی کارکرم ہوتا تھا تو میں منچ پر جانے کی کوشش کرتا تھا اسکول سے ہی اور کیا
ہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آتم وشواس اس چھیتر میں بہت کم آتا ہے کام آتا ہے بہت کام آتا ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چھیتر میں کیا ہے زیادہ ہے
ہاں ہاں یہ بات تو بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ پرتوگتا تو ہر چھیتر میں ہوتی ہے محنت اور سبر سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ویسے تو محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے ہر چت میں
ہاں یہ تو صحیح کہا آپ نے کہ دیکھیے بنا محنت کے تو کسی کو فھل ملتا نہیں ہے جب تک اپن محنت نہیں کریں گے جب تک اپن اپنے سکھ چین کو نہیں تیاگیں گے اور کڑی محنت نہیں کریں گے تب تک تو کیا ہے کہ اپنے کو کبھی بھی سفلتا حاصل ہی نہیں ہوگی ویسے آپ کو کس چھیتر میں دلچسپی ہے
جی مجھے ہے نا لکھن اور میڈیا میں روچی ہے میں چاہتی ہوں کہ بوشیہ میں کنٹیکٹ رائٹنگ یا پتکارتا کروں
اچھا اچھا یہ تو بہت اچھا چھیتر ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں تو آپ نئی نئی چیزوں کو پڑھتے بھی ہوں گے پھر اور اچھی اچھی جانکاری لوگوں کو بھی پہنچاتے ہوں گے
جی جی ماشاء اللہ تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں اس بارے میں میں
ہاں دیکھیے نئی نئی جانکاری جب ہم ہماری جو عوام رہتی ہے ان کو جب اپن روب رو کرواتے ہیں تو ہمارے جو من میں ایک الگ ہی پرسنتا ہوتی ہوگی بہت خوشی محسوس کرتا ہوگا آپ کا دل
جی ہاں پہلے صرف ٹی وی اور فلموں کا دور تھا اب ڈیجیٹل پ پلیٹ فارم بھی بہت اہم ہو گئے ہیں تو اس میں مجھے لوگوں تک صحیح صحیح جانکاریاں پہنچانا یا ان سے بات چیت کرنا بہت اچھا لگتا سائے
ہاں یہ تو صحیح کا آپ نہیں کہ آج کل جو ہے یہ سوشل میڈیا ویرہ ران نے کیا ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کو دنیا پر کو ایک دم بدل دیا ہے لیکن پھر بھی دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے کیا ہے کہ نائن نے کلاکاروں کو بھی موقع دیا ہے دیکھیے کیوںکہ دیکھیے اگر میں جو چینل کی بات کروں ٹی وی چینلوں کی بات کروں تو وہاں پر تو کیا ہے کہ کم لوگ ہیں مطلب جو بھی ان کا لوگوں کو ضرورت ہوتی ہوگی ان کی اتنے ہی لوگوں کو وہ لیتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کیا ہے ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہر کوئی ھانایں وت کرتا پٹ ہے
جی بالکل بہت لوگ اپنی پرتھا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا تک پہنچا رہے ہیں یہ تو بالکل صحی فرما رہے آپ
ہاں لیکن دیکھیے کہ اس کے جو ہے نا کچ کچھ کچھ نقصان بھی ہے جوسے جو بھی اپن لوگ ایک دم ہر کوئی سی چیز انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر ڈال دیتے کر دیتے ہیں نا کی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصان تو ہے دیکھیے
ہاں ہاں کبھی کبھی لوگ صرف شہرت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں لیکن شہرت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اس بارے میں یہ ایسا سوچتے ہی نہیں ہے یہ بات تو بالکل صحیح کرما رہے آپ
ہ اس کا کیا ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کے جو جو انہوں نے راستے بنائے ہیں ہمارے لیے ان سے ہمیں کبھی بھٹکنا نہیں چاہیے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے جو کامیابی جو آتی ہے نا انسان کی تو انسان کیا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے
جی جی بالکل اللہ کی مہربانی سے کامیابی تبھی اچھی لگتی ہے جب وہ ایمانداری کے ساتھ حاصل کی جائے
ہاں جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کامیابی آپ کو مل تو جائے گی آپ سے روب رو تو ہو جائے گی گ لیکن وہ ٹکے گی جب تک کہ آپ کے پاس جب تک آپ ایمانداری کا سرد ج اپنے اوپر پہنے رہیں گے جیسے ہی ایمانداری کا ل لا لباس آپ نے چھوڑا تو کامیابی کا جو سرتاج آپ کے سر کے اوپر جو سشوبت ہے وہ کیا ہے اپنے آپ آپ سے رخسر ہو جائے گا اور بالکل آپ اس سے کبھی بھی پھر وہ آپ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھے گی کامیابی کامیابی کو ایک بار حاصل تو کیا جا سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو کامیابی ہمیشہ کے لیے رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے خیال سے
جی جی بالکل بالکل میں نا کامیاب بھی محنت اور انوشاسن سے حاصل کی جا سکتی ہے بالکل آپ صحی فرما رہے ہیں
ہاں جیسے کیا ہے کہ اب مجھے تو اب یہ بننا ہے مطلب اینکر بننا ہے یا جو بھی ہے تو اس کے لیے آپ کے حساب سے میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے
ہ جی جی بالکل آپ کے اندر اچھی نیکی ہونی چاہیے صاپ ایمانداری وغیرہ سب یہ سب انوشاسن محنت کڑی محنت اچھے ال الفاظ وغیرہ سیکھنے چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اور کیا سیکھنے کا ایک انسان کے اندر کامیابی پراپت کرنے کے لیے گھبرانا بالکل نہیں ہے اور اچھا جذبہ رکھ کے اور محنت کرنی چاہیے آپ کو
ہاں صحیح کہا آپ نے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں جو ہے وہ کیا ہے ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے
ہاں لیکن کوشش سے ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے کوشش اور کڑی محنت کی ضرورت لگتی ہے انسان کو
ہاں ہاں یہ بات تو ہے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو انسان ہے اس کو کبھی بھی ناکامی سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ دیکھیے جب آپ محنت کریں گے تو کبھی آپ انشاء اللہپ آپ جو ہے ناکام بھی رہیں گے ناکامی بھی آپ کو مقصور ہوگی تو کبھی بھی جو ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے اپنے کو اور ناکامی سے جو ہے ہمیں ایک سیکھ لینی چاہیے تعلیم لینی چاہیے اور پھر سے جو ہے سفلتا کی طرف بڑھنا چاہیے
جی بالکل جی بالکل ف جیسے فلمیں ناٹک کارکرم سماج پر دراصل اثر ڈالتے ہیں اور ان سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے اپن ٹی وی شو وغیرہ میں دیکھتے ہی ہیں کہ ایک بار اگر نقیام ہو جاتا اور دوسری بار اگر کوشش کرنے کرتے ہیں تو کامیاب ضرور ہو جاتا اس سے اپنا حوصلہ افزائی ہوتا ہے نہ کیا میں سے اور مطلب اپنے اندر حوصلہ بڑھ جاتا ہے کچھ کام کرنے کا اس میں جوش بھر جاتا ہے اپنے اندر یہ بات تو صحیح ہے ہاں
بالکل ہم بہت سارے جو ہوتے ہیں دیکھتے بھی ہے جو ہمارے جو کاریہ کررم آتے ہیں اس کے اندر بھی کہ لوگ باگ ان کے پاس نہ جانے کتنی بار ان کے جو ن ی جو رہتی ہے ان کے قدم جومتی ہے لیکن پھر بھی وہ کڑی محنت کرتے رہتے ہیں جس سے ایک بار اللہ ان سے خوش ہو کر انہیں کامیابی م مطلب دیتا ہے کامیاب کرتا ہے انہیں اور پھر وہ جو کامیابی کا جو سواد رہتا ہے ہماری بات سمجھیے اس کا بالکل جو سواد ہے وہ بہت ہی الگ رہتا ہے
جی جی ماشاء اللہ یہ ب وچار بہت اچھا وچار ہے آپ کا
ہاں چلیے ٹھیک ہے حالانکہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پھر ہم کسی اور دن اس اس وشے پہ چرچا کریں گے
جی جی بڑھیا خدا حاپظ
خدا حافظ